وعلیکم السلام بھم وعلیکم السلام اور سب خیریت ہیں
باس بھائی جان کے آقت آپ سنائیے آپ کے امی ابو صاحب کے آخت
جی بالکل سب اب اب اللہ تعالی اک رفا ہے سب کہ رہے تھے بھائی جان
اچھا اور بھائی جان کیس ہو آج کا موسم
کا موسم کافی اچھا ہے موسم تھوڑی عباابش چڑ رہی ہے لیکن بارش نہیں ہو اس لیے تھوڑی گرمی بھی ہے
اچھاچ
جی جی جی بالکل بڑھیا ہے بھائی جان اور آپ کیا کر رہے اس ٹائم
بس بائی چانس کچھ نہیں بیٹھا ہوں سوچا فون کر لوں کسی کو اور
جی بھیا اچھا کیا ج آپ نے فون کر لیا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کسی نہ کسی کو کال کر رہ ل ہوں جب تک آپ کا کال لیا گیا
ہ بھائی جان تو میں آج آپ کو فون کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بتاتا ہوں
جی جی بالکل
دیکھیے بھ جان آج کے زمانے میں آج کے دور میں موبائل فون ہماراری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے
جی بالکل یہ
مدد سے ہم اس کی مدد سے ہم اپنے اپنے گھر والوں کو دوستوں سے آسانی سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو ہم ن کسی کو کال بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بتا سکتے ہیں کہ بان
یعنی یہی میرا ماننا ہے کہ موبائل فون ہماری زندگی کا ایک ہمیشہ بن چکا ہے یہ بھی مان ل کہ یہ پرریوار کے سدس کی طرح ہو گیا ہے یدی اس آج کل کے جو لوگ ہیں نا اس کے کھانا کھانے کے بغیر رہ سکتے
جی جی بالکل بالکل بھائی جان میں اس پہ بھی آؤں گا وہاں پہ بھی پہنچوں گا میں آپ کیا بولتے ہیں موبائل سے آن لائن پڑھائی بھی ہو ہے اور ہم دنیا بھر کی معلومات چند لمبو میں حاصل کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے زمانے میں اگر کوئی گھر سے دور رہتا تھا تو اس کو پیسے ختم ہو گئے تو اس کو بہت مشکل لات ہوتی تھی تو آج کے زمانے میں بینک کا کام بھی ہم موبائل
ہاں اس کے ذریعے بینکنگ شکھا بھی اد آسان ہو گئی ہے اور اتدک استعمال کر
اور تو ہم آن لائن
ہ ہاں آن لائن شاپنگ گھر بیٹے بیٹے آن لائن شاپگ ترنت کر لیتے ہیں ویکتی آج کل کے جو ویکتی ہیں وہ کھانا بھی آڈر گھر بیٹھے بیٹھے منگا لیتے ہیں اور اس سے گھر پہ بیٹھی بیٹھھی ٹرین بس آد اولا یا کوئی ٹیکسی بک کرنے کی کوئی بھی کام ہو تو گھر بیٹھے بیٹھے ان ساری چیزوں
جی بالکل بالکل صحیح بولا بھائی جناب نے لیکن موبائل کے کچھ نقصان بھی ہیں اگر ہم زیادہ دیر تک موبائل استعمال کر رہے تو آنکھوں پر برا اثر
جی بالکل یہ آج کل کے جو بچے ہے نا ان بچوں پہ اس کا بہت زیادہ خراب پربھا پڑ رہا ہے کیون کہ آج کل کے بچے ج کانا مانگ رہنے اس سے پہے موبائل فنا دیکھ مانگتے آج کل کے نو دس سال کے بچے ہیں ان کی چشمہ نو دس سال کے ویکتی کے بچے کے ہی لگ جاتا ہے پہلے
بالکل دیکھے بھائی جان بچے اگر ہر وقت موبائل چلائیں تو ان کی پڑھائی متاثر ہو سکتی سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنا بھی وقت کی بربادی ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں موبائل کا استعمال ضرورت
پروادی کا ایک کارن ہی ہے
بالکل استعمال ہمیں موبائل کا استعمال ضرورت کے مطابق اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے
گھنٹوں تک گیم کھیلنے یا سوشل میڈیا اسٹال کرتے سمے سمے کی بربادی ہو سکتی ہے اور اس کی لت بھی لگ سکتی ہے
جی بالکل بھائی جانؤ وہ غلط بات دیکھیے میرے خیال سے میں موبائل ایک بہت اچھی چیز ہے بس ہمیں اس کا استعمال اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اگر ہم ہم موبائل سے علم حاصل کریں نئی نئی اسکل سیکھیں اور اپنا وقت بت بہتر طریقے سے استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوگا
یہ میرا ماننا ہے کہ موبائل فون کا ادھک سے اک اس زیادہ اسکرین ٹائم بتانے سے پڑھائی پر بھی اس کا بہت پربھاتا ہے اس سے بچے کے ب پہ بھی اس کا کافی برا اثر ہو سکتا ہے کیکہ ہمارے دیش کے والی پیڑھی ہے جسے موبائل فون کے لیے برباد نہ کیا جائے اسے اپنی پڑھائی پر بھی ذمے دار آنا ضروری ہے
جی دیکھیے بھائی جان میں دو باتیں پڑھائی کے بارے میں بھی بتا ہ گا آپ کو آج کیا بولتے ہیں تعلیم ہر انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے تعلیم صرف کتاب کتاب علم نہیں دیتی بلکہ ہمیں اچھی عقل صحی فیصلہ کرنے کا
جی بالکل بالکل تو سماج میں یہ موبائل فون موبائل فون بھی سماج کا ایک حصہ بنا ہوا ہے جس کے بغیر وتی اپنے پریوار کے سدس بغیر رہ سکتا ہے پھر موبائل فون کے بغیر نہیں رہ بتی جب کھانا کھائے گا اس سے پہلے موبائل فون ضور چلائے گا جو بھی کچھ ک کرتا اس سے پہلے موبائل فون کا استعمالدھک کرتا ہے
دیکھیے تعلیم یافتہ شخص اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان اور پورے مشورے کا ترقی میں
جی بھائی جان جی تو بھائی جان میرا بھی ایک سے آپ سے ایک سوال تھا بھائی جان کہ جو آج کل کا جو پریاورن پردوشن ہے نا
ہاں جی بھائی جان
ی نالا تالے گندگی ان ساری چیزوں کو نمٹنے کے لیے سرکار اور ہمیں آگ جسے لوگوں کو ان کے بارے میں کیا سوچنا چاہے چاہیے اور اور اس کے بارے میں کیا کیا رائے ہے آپ کی
جی بھائی جان اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے میں تعلیم پہ بات کر رہا ہوں
تعلیم پہ تعلیم میری سمجھ میں نہیں آتا بھائی جان مجھے پریا پرٹ مبائل فون ان ساری چیزوں کو تو میں سمجھ لیتا ہوں
دیکھیے بھائی جان آج کے دور میں ہر فیلڈ میں کامیابی حاصل کرنے کی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے چاہے ڈاکٹر بنو انجینئر بنو ٹیچر بنو بزنس مین ہر جگہ علم ضرورتیں تعلیم کی وجہ سے انسان میں سوچ سمجھنے کی سہلیت پیدا ہوتی ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنا دیکھیے بھائی جان آپ بول رہے ہیں صفائی اور سوچھتا اگر آپ کے پاس علم ہوگی تو تبھی آپ کو مطلب سمجھنے اورو سوچنے اور سمجھنے کی
جی ج گ میرا یہی ماننا ہے پریا پردوشن سے بچنے کی کے لیے ہم آپ ہم لوگوں کو کم سے کم پیڑ پودوں کٹائی کرنی چاہیے اور ادھ سے ادھک پیڑ پودے لگانے چاہیے جو کو وتی اگر پیڑ پودا کاٹتا ہے تو اس کا نوورھ کرنا چاہیے سرار کو اس پر بیین لگانا چاہیے یا اس کو دنڈت کرنا چاہیے تو کیونکہ پیڑ پودے ہیں نا جو ہمیں آکسیجن دیتے ہیں
پاس تعلیم ہے
میں دیکھ لیجے وہاں پر کتنا پالوشن ہو گیا ہے لوگوں کو جینا آرام ہو گیا ہے لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں ت
دیکھیے اس کے پاس ہاں جی بھائی جان لیکن اگر وہ تو تو تب کہیں گے نا جب ان کے پاس اچھی تعلیم ہوگی ایک تعلیم یافتہ مسرف ترقی کرتا ہے اور ملک کو بھی آگے لے کر جاتا اس لیے ہمیں بچپن سے ہی تعلیم کو اہمیت دینی تھی چاہیے آج کل آن لائن تعلیم کا رجان بھی بہت بڑھ گیا ہے
کوا تبھی ان ساری چیزوں کو سمجھے گا ید ویکتی جاگروک نہیں ہوگا تو ان ا ان چیزوں سے نہ سمجھ رہے گا
جی بالکل دیکھیے موبائل اور انٹرنیٹ کی مدد سے بھی ہم گھر بیٹھے ہر ایک انسان کو یہ جاگروک کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسے کرو کیا بولتے ہیں صفائی رکھو سوچھتا رکھو پانی کا غلط تو یہ کیا بولتے ہیں وسٹیج مت کرو
سڑک پر باہر پھینک دیتے ہیں اس کی بجائے ایک ڈسٹ ڈسٹ رکھ لیجے اس ڈسٹ بین میں ڈال دیجے جیسے ک کچرا اکٹھا ہو جائے تو کسی ایک جگہ پر پھینکائیے اور نہیں آج کل کے ب گھر والے ہیں وہ کچڑی کو چاہ جس جگہ پہ پھینک دی جسے آج کل گائے پشو پکچھی اننی چیز کھا لیتے ہیں جیسے وہ بھی یہ جانے چلی جاتی ہیں پولیتن کی وجہ سے تو اس کے کیا کہ اس کے ذمہ دار کہ نہ ہم آپ لوگ ہی ہیں
بالکل بالکل بھائی جان اس کی ذمہ داری لوگوں کو دیں کیونکہ اگر دیکھیے اگر
بھی سوچھتا کا ابھیان چلایا ہے لیکن وہ اتنا بھی کامیاب نہیں ہوا ہے
اس کا کارن یہ ہے کہ انسان میں آلس آ چکا کہ یہ دیکھیے اگر آپ کہیں پہ کچھ کھا رہے ہیں تو دس میٹر کی دوری پر ڈسٹ بین ہے انسان کو کھا کر لپافا وہیں پہ پھینک د لیکن دس میٹر دوری پر جا کے ڈسٹ بین میں نہیں پھینکے گا کیوں نہیں پھینکے گا کیونک اس میں آل سے
جی آپ آپ ہندوستان کی ساری ندیوں کو دیکھ لیجے آپ ہندوستان کی ساری ندی دیکھ لی دیکھ لیجیے اتنی گندگی ہے ان میں پھیلی ہوئی ہے کہ وتی ان میں نہا لیتا ہے پر میں نے دیکھ ہ کہ وہ کیسے نالد ندیوں کا پانی کالا ہوا پڑا اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے یہاں پر کیکہ لوگ تو ہےگے نہ سمجھ وہ کوڑا ک چھک کے جا کے ندی نال میں پھینک دیتے ان کو کیا پتا کہ یہاں سے یہ ندیوں کے پانی ہمپ لوگوں کے لیے گھروں میں جاتا ہے یہ نلوں کے مادھیم سے اور اس کو پشو پچھی بھی پیتی ہیں تو ان کا بھی کچھ ہوتا ہوگا تو میرا بھی یہی ہے کہ کہ آج کل کے لوگ ہیں جو نہ جان نہ سمجھیں کہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے کیا بات ہے جس سے اتنے یہ و کو بول رہے ہیں کہ پیڑ پودے تو کیا آپ پانی کو بھی پانی کو اتنا پھیلا رہے ہیں نہاتے سمے تو سبر چالو کر کے تین تین چار چار گھنٹے ہیڈ پمپ کا استعمال کرے جا رہے ہیں نہاتے جا رہے ہیں
جی بالکل ہاں بھائی جان دیکھیے دیکھیے کیا بولتے ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم سے بہتر کوئی دولت نہیں ہے پیسہ ختم ہو سکتا ہے لیکن تعلیم ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے
ہاں تعلیم اتنی ہے جی جی اور انسان کے انسان کو جی جی بالکل بالکل
زندگی کو بہتر بناتا ہے اس لیے ہر انسان کو تعلیم حاصل کر کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی تعلیم کی طرف رکب کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیے جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی نا تب بھی آپ کو سوچنا سوچ سمجھ سکتے ہو کہ اگر میں یہاں پہ ایسا کروں گا یہ کیا بولتے ہیں پیڑ نکال دوں گا اب ایک ان پڑھ ہے اس کو پتا ہی نہیں آکسیجن کہاں سے آ رہی
وجن انسان میں انسانیت سب سے پہلے جو ہونی چاہیے کیونکہ انسانیت بغیر انسان انسان پورا نہیں ہے انسان نتی ہوگی تبھی وہ سماج اور دیش اپنے گھر
دیکھیے آج کے دور میں اگر دیکھے آج کے دور میں میں اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا ہوگا کہ آکسیجن کیسے آئے گ
جی جی بالکل بالکلل مھر اب یہ تعلیم سب کے پاس ہونی چاہیے تعلیم بغیر کچھ نہیں ہے تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس جو ویکتی کو ساری سمسیا کا سمادھان کرنے کے لیئے مارگدرشن کرتا ہے تعلیم ایک ایسی وشے ہے جو ویکتی کو سمجھاتا ہے کہ یہ وش کے بارے میں کیا ہے کیسے کرنا ہے کیا ہوتا ہے اس سے کیا لابھ ہوں گے کیا ہانیاں ہوں گی تو تعلیم بھی سبھی انسان کے لیے تعلیم رکھنا بہت ضروری ہے تعلیم میں اگر کچھ نہیں ہے تعلیم میں ہوگی تبھی ویکتی اپنے سارے کام آسانی سے کر پائے گا بھائی جان
آسانی سے کر پائے گا اور سوچ سمجھ سکے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے تبھی وہ تبھی وہ تبھی وہ اپنے آپ کو سوچھ رکھ پائے گا صاف رکھ پائے گا اپنے گھر
تعلیم رکھنا بہت آوشک ہے تعلیم بھی ہم ص آپ سبھی لوگوں تعلیم رکھنی چاہیے کیونکہ تعلیم ہے تو سب کچھ ہے
جی بالکل بھائی جانب میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جو جو باتیں یہاں سیکھی میں نے آپ سے بات چار باتیں سیکھ
جی بالکل میں نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا بھائی جان مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا میں نے جو آپ سے کچھ سیکھا وہ بہت کچھ تھا آپ نے جو تعلیم کے بارے میں ہمیں جو اتنا کچھ بتایا ہے بہت سارا اچھا ہے اور میں اللہ تعالی سے دعا کروں گا کہ آپ کو پرریوار کو خچھ رکھے بھائی جان مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
میرے کو بھی بھائی جان بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کےعلیکم خد خدا حافظ بھائی خدا حافظ بھائی